السلام علیکم
وعلیکم السلام
کیا حال ہے جکگر آپ ٹھیک ہے اچھے سے
شکر گ آپ میں کیسے گھر میں سب
ہاں سارے ٹھیک ہے وہ مجھے نا آپ کے ساتھ وہ ٹاپک ڈسک س کرنا تھا دیوالی ہندوستان کے سب سے مشہور تہواروں میں سے ایک ہے اسے فیسٹیول آف لائٹس بھی کہا جاتا ہے یہ روشنی ہی کی طریقے پر اور اچھائی کی برائی پر جیت کی نشانی ہے
اسے فیسٹیول آف فٹ کیوں کہتے ہیں
کیونکہ اس دن لوگ اپنے گھروں کو دیے کینڈلز اور رنگ برنگی لائٹس سے سجاتے ہیں روشنی امید خوشی اور نیک سوچ کی علامت ہوتی ہے
دیوال کی کوئی کہانی بھی ہے نا-
جی, ہاں بالکل ہے- سب سے مشہور روایت کے مطابق لاڈ راما چودہ سال- کے بنواس کے بعد ایودھیا واپس آئے تھے- لوگوں نے ان کا استقبال دیے جلا کر کیا تھا اسی یاد میں دیوالی منائی جاتی ہے-
بہت دلچسپ لوگ دیوالی کی تیاری کیسے کرتے ہیں
گھر صاف کرتے ہیں ڈیکوریشنس کرتے ہیں نئے کپڑے خریدتے ہیں مٹھائیاں بناتے ہیں اور رشتتے داروں اور دوستوں کے ساتھ خوشیاں بانٹتے ہیں
رنگولی کیا ہوتی ہے
ہ رنگولی رنگوں یا پھولوں سے بنایا گیا خوبصورت ڈیزائن ہوتا ہے جو اکثر ہولی جو اکثر- گھر کے باہر ہوتا ہے گھر کے دروازے کے پاس بنایا جاتا ہے- اس سے گھر اور بھی زیادہ خوبصورت لگنے لگتا ہے اور- اور بھی دلکش نظارہ دکھنے میں لگتا ہے-
رنگولی رنگوں یا پھولوں سے بنایا گیا خوبصورت- ڈیزائن ہوتا ہے جو گھر کے دروازے کے- پس بنایا جاتا ہے اس سے گھر اور بھی زیادہ خوبصورت لگتا ہے-
لڈو برفی گلااب- جو جامن جلیبی کاجو کتلی اور رس گلا بہت پسند کیے جاتے ہیں یہ دیوالی- کی سب سے پسندیدہ مٹھائیاں ہیں-
اور پٹا کےے-
پہلے لوگ زیادہ پٹاخے چلاتے تھے لیکن اب بہت سے لوگ انوائرمنٹ کا خاص خیال رکھتے ہیں- کہ فائر ورکرس کا استعمال کرے لیکن وہ فائر ورکر جو ایککو فرینڈلی ہو- جو کہ ماحول کو نقصان نہ پہنچائے اور جسے ہمارا- کا ماحول گندا نہ ہو-
پ پہلے لوگ زیادہ پٹاخے جل تھے مجھے- مجھے لگتا ہے یہ بہتر طریقہ ہے-
بالکل خوشی منانی چاہیے مگر ساتھ- اھی ہوا اور ماحول کا بھی خیال رکھنا چاہیے-
دیوالی کا سب سے بڑا پیغام کیا ہے?
دیوالی ہمیں سکھاتی ہے, کہ اچھائی ہمیشہ برائی پر گغالباتی ہے- ہمیں محبت امن عزت اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے-
بہت خوبصورت بات ہے- مختلف مذہبوں اور تہذیبوں- یہ کہ
طریقوں کے بارے میں جان کر انسان کا نظریہ اور بہتر ہوتا ہے-
بلکل صحیح کہا تم نے ایک دوسرے کی روایت اور تہذیب کا احترام کرنا ہی اسل- اصل انسانیت ہے-
مج آج مجھے دیوالی کے بارے میں بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا-
بالکل دیوالی کے بارے میں جتنا جانو اتنا ہی خوشی ہوتی ہے یہ سب سے بڑا تہوار ہوتا- ہوتا ہے جیسے مسلمانوں میں عید ہوتی ہے، ماہ رمضان ہوتا ہے وہ ایسے ہی- دیوالی ہندو بھائیوں اور ہندو بہنوں کے لیے سب- سب سے بڑا تہوار کہلاتا ہے، کیونکہ اس میں- اچھائی- برائی پر غالب آئی تھی اور ان کے رام- چودہ سال کا بنواس- کاٹ کر گھر آئے تھے جس میں ان لوگوں نے ان کا سواگت دیے جلا کے کیا تھا- کے لیے اس کو فیسٹیول آف لائٹس بھی کہا جاتا ہے جو کہ بہت ہی مشہور ہے-
بالکل صحی کہا آپ نے بالکل سحی کا تم نے ایک دوسرے کی روایت اور تہذیب کا احترام کرنا ہی اصل ان سانیت ہے
بالکل دیوالی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ رام جب واپس آئے تھے راون کو ہرا کر وہ برائی پر اچھائی کی جیت کا سمبل تھا ویسے ہی جب یہ واپ س آئی تو ان لوگوں نے ان کا سواگت بڑی زوروں شوروں سے دیے جلا کر کیا تھا وہی توا سکھاتا ہے ہمیں کہ دیوالی کا اصل مقصد برائی کی ہار اور اچھائی کی جیت
دیوالی بھارت کا کے سب سے بڑے اور مشہور تہواروں میں سے ایک ہے
بالکل دیوالی بھارت کا ایک مشہور اور خوشی کا تہوار ہے اسے روشنیوں کا تہوار بھی کہا جاتا ہے یہ تہوار ہر سال اکٹوبر یا نومبر کے مہینے میں منایا جاتا ہے دیوالی کی تیاریاں کئی دن پہلے شروع ہو جاتی ہے لوگ اپنے گھروں کی صفائیاں کرتے ہیں انہیں سجاتے ہیں سڑکیں سجاتے ہیں اور رنگ برنگی روشنیاں اور دیوں سے گھر اور اپنا ماحول اور اپنی گارڈنز اور اپنی کمپاؤنڈز روش وشن کرتے ہیں
بچے اور بڑے مز دار مز دار مز دار کھانا کھاتے ہے مٹھائیاں بانھتے ہیں اور رشتے داروں اور دوستوں کے ساتھ گفٹس کا تبدیل کرتے ہیں بہت سے لوگ فائر ورکس بھی چلاتے ہیں لیکن آج کل بہتر ہے کہ بہتر ہے کہ دیوالی کو ایکو فرینڈلی طریقے سے منایا جائے تاکہ پولوشن کم ہو اور ماحول محفوظ رہے
بالکل دیوالی کا پیغام اندھیرے پر روشنی برائی پر اچھائی اور نامیدی امید کی فتح کا پیغم دیتا ہے اس دن لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں اپنے رشتے داروں دوستوں سے ملتے ہیں مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں دیوالی کے موقع پر پر رنگولی بھی بنائی جاتی ہے جو گھر کی خوبصورتیيں اور اضافہ کر بچے اور بڑے سب مل کر اس تہوار کی خوشیا میں حصہ لیتے ہیں کٮئی علاقو میں اۃ آتش بازیاں بھی کی جاتی ہے لیکن آج کل کے ماحول کے حفاظت کے کام کے لیے شور اور ایکو فرینڈلی طریقوں کی تعاریخ دی جا رہی ہے
دیوالی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ گڈ گڑ ہمیشہ اول پر اور لائٹس ہمیشہ ڈارکنیس پر گائے غالب آتی ہے یہ تہوار محبت مہربانی اتحاد اور امید کا پیغام دیتی ہے
بالکل دیوالی ہمیں محبت بھائی چارے امن اور ایک دوسرے کی عزت کرنے کا درز دیتی ہے یہ تہوار مختلف مذہب اور تہذیب کے لوگوں کو بھی ایک دوسرے کے قریب لانے کا ذریعہ بنتا ہے ہمیں اس دیوالی کو اس طرح منانا چاہیے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو اور ماحول بھی محفوظ رہے دیوالی صرف ایک تہوار نہیں بلکہ خوشی امید یکجتی اور انسانیت کا پیغام ہے جو ہر سال لوگوں کے دلوں میں نا امید اور مسکراہ مس مسکراہٹ پیدا کرتا ہے
دیوالی کے دن لوگ صبح سے تیاری کرتے ہیں اور شام کے وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ
گورلس لکشمی اینڈ گور گنیشا کی پوجا کرتے ہیں وہ خوشحالی کامیابی امن اور برکت کی دعا مانگتے ہیں
بھارت ایک مختلف تہذیبوں اور مذہبوں کا ملک ہے اس لیے کئی لوگ اپنے دوستوں اور پڑوسیوں کی خوشیوں میں شا شریک ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی روایت کا احترام کرتے ہیں ما یہ بات مجھے بہت پسند آتی ہے کہ ہمیں بھی ہمیشہ ایک دوسرے کے تیوہارو کا احترام کرنا چاہیے اس سے قومی یکجہتی کی اور بھائی چارہ مضبوط ہوتا ہے مختلف تہوار ہمیں ایک دوسرے کے قریب لانے کے بنتے ہیں یہ بہت ہی زہری بات ہے
دیوالی صرف ایک تہوار نہیں بلکہ محبت اخلاق معافی اتحاد اور خوشی کا پیغام ہے یہ لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لات تا ہے اور زندگی میں امید اور مثبت سوچ پیدا کرتا ہے
بالکل رنگولیاں رنگ برنگی رنگوں پھولوں اور مختلف نقشوں سے اس لیے بنائی جاتی ہے کہ وہ خوبصورت لگے جس کے کہ جس کو دیکھ کر ہم اور بھی رنگولیاں بنائے اپنے گھر کو سجائے جیسے کہ دیے جلا کر ہم اپنے معاشرے کو روشن کر کرتے ہیں ویسے ہی رنگولی رنگوں سے بٹ جانے کا نام ہے دیوالی کے دن لوگ نئے کپڑے نئی نئی تیو نئی نئی لائٹس نئی نئی کینڈلز نئے نئے دیے جلاتے ہیں جس سے ماحول ہمارا کتنا خوبصورت لگتا ہے جب ہمارے ایک دوسرے کے پاس اتنے ساری لائٹس ہو کشمیر میں ہندو برادری دیوالی بہت عقیدت اور خوشی کے ساتھ مناتی ہے مندروں اور گھروں کو دیوں اور روشنیوں سے سجایا جاتا ہے لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں دوسرے مذہب کہ لوگ بھی اکثر اپنے دوستوں کو مبارک باد دے کر بھائی چارے کا اظہار کرتے ہیں
سلام علیک بالکل صحیح کہا آپ نے آج کی ہماری گفتگو سے مجھے یہ سمجھ آیا کہ دیوالی صرف ایک فیسٹیول نہیں بلکہ روشنی امید محبت اور انسانیت کا پیغام ہے اور
بالکل یہ سن کر بہت خوشی ہوئی ہمارے ملک کی خوبصورتی ہی مختلف تہذیبوں اور مذہبوں کا باہمی احترام ہے ہمارے
گریے ہو رہا ہے
ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہونا چاہیے اور امن مح محبت اور عزت کا پیغام دینا چاہیے لیکن آج کل دیوالی کے موقع پر بہت زیادہ آتی بازی بھی ہوتی ہے جس سے دعاں اور شور پیدا ہوتا ہے
کو دیکھا تو کافی زیادہ ہر فیسٹول ہمیں ایک دوسرے کے احترام کرنا خوشیاں بننا اور امن کے ساتھ رہنا سکھاتا ہے جب ہم انوائرمنٹ کا خیال رکھیں رکھتے ہیں ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں اور سب کے ساتھ پیار سے پیش آتے ہیں تبھی کسی بھی فیسٹیول کا اصل روح زندہ رہتا تتا ہے
آج کی گفتگو سے مجھے دیوالی کے رسوم رنگولی پکان کشمیر کی روایت اور ماحول کی حفاظت کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا مجھے بھی بہت خوشی ہے کہ میں کشمیر میں رہتا ہوں اور کشمیر کے لوگ بڑ بڑے شور و گل اور عقیدت کے ساتھ اپنے ہندو بھائیوں کا ساتھ دے کر دیوالی مناتے ہیں میں یہی پیغام آ کو دیتا ہوں کہ آپ بھی یہی ایسے ہی رہے اور ہمیشہ ایک دوسرے کا سھ دیں اور ایک دوسرے کا تہوار اچھے سے منائے چلو اللہ حافظ اپنا خیال رکھنا
ا آ ایک د